السلام و ععلیکم السلام
جی اب ٹھیک ہو اچھے سے
جی بالکل الحمدلہ اور امید کرتے آ میں ابو جان بھی ٹھیک ہوں گے
جی جی بالکل سب خریت سے ہیں شکر اللہ کا آپ بتائے آپ کے وہاں سب کیسے ہیں
سب خیریت اللہ کا شکر ہے
چلیے اچھی بات ہے کیا کر رہے تھے آپ ابھی
بس کچھ نہیں میں تھوڑا سا بر گیا تھا تو وہاں سے آتے مطلب کسی کو لینے گیا پک کرنے گیا تھا گاڑی چلا گڑ گاڑی چلا رہا تھا ابھی تو کال آ گئی تو گاڑی اب سائڈ پہ لگا دی میں نے
جی جی بہت ہی اچھا کیا آپ نے تو گاڑی سائڈ میں رکھ دی ہے بہت ہی اچھا کیا آپ نے کیونکہ جیسے آپ کو پتہ آج کل کل جو یہ ہاد سے واد سے ہوتے ہیں نہ یہ تو اسی فون ڈرائیونگ کے دوران کال وال کرنے سے ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں مجھے
جی جی بالکل بالکل بالکل
جی جی
جی
اور ویسے تو ڈرائیونگ ہماری روزمرہ کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے
جی بالکل بالکل
ون لوگ بائک کار بس اور ٹرک چلا کر اپنے کام اسکول اور آفس جاتے ہیں
جی بالکل
اور مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیونگ صرف گاڑی چلانا نہیں بلکہ اپنے اور دوسروں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی
بالکل صحیح بولا آپ نے بالکل صحیح بولا
جی تو ہمیں ڈرائیونگ کے مجھے لگتا ہے ہمیں ڈرائیونگ کے دوران اگر اور اگر ہم احتیاط اور ٹریفک رولس کے ساتھ ڈرائیونگ کریں تو بہت سے ایسیڈینٹ سے ب بچا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ آج تک کل جو یہ اتنے سارے جو ایکسیڈنٹس ہاتھ سے ہوتے ہیں انہیں چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لوگ تو زیادہ تر ایک ٹریفک رولس فالو نہیں کر پاتے اوپر سے ڈرائیونگ کے دوران فونس اسٹارٹ چلانا شروع کرتے ہیں فون کرتے ہیں تو یہی چیز
ہ گائینس ڈرائیونگ جو ہے نا وہ صرف ایک اسکل نہیں ہے بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جب جب کوئی انسان گاڑی چلاتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اپنی جان تک سہمت نہیں ہوتی بلکہ سڑک پر چلنے والے ہر انسان کی حفاظت بھی اسی سے جڑی ہوتی ہے اس لیے ہر ڈرائیور کو ہر ڈرائیور کو ذمہ داری اور احتیاطی سے گاڑی چلانی چاہیے
بالکل بالکل تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہر ڈرائیور کو ٹریفک رولز کا علم ہونا چاہیے جیسے کہ ریڈ لائٹ پر رکنا چاہیے اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے اور روڈ سائنس کو سمجھ سمجھنا چاہیے مطلب وہ بہت ضروری ہے کہ روڈ سائنس کو سمجھنا اور یہ قوانین ہماری حفاظت کے لیے بنائی گئے ہیں
آپ نے بولا نا کہ یہ سب سے پہلے مطلب ڈرائیونگ سے مطلب ڈرائیور جو ہے نا اس کو سب سے پہلے ڈرائیونگ سیکھنے سے پہلے ٹریفک رول کا سمجھنا ضروری ہے
جی جی بالکل بہت ضروری ہے
ب اس لیے ضروری ہوتا تاکہ ہر ڈرائیور کو روڈ مطلب سائنس کا تینتیس لاکھ معلومات ہو مطلب ہر ڈرائیبور کو ٹریفک رولز اور روڈ سائنس کا معلومات ہونی چاہیے اور ٹریفک لا کا بھی ساتھ میں
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے دیکھیے جیسے کہتے ذرا ساری روڈ ایکسیڈینٹس کی سب سے بڑی وجہ ہے کئی لوگ جلدی پہنچ نے کے لیے بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں لیکن کچھ منٹ بچانے کی کوشش کبھی کبھی پوری زندگی بدل سکتی ہے اسی لیے ہمیشہ اسپیڈ لمٹ کے مطابق ہی گاڑی چلانی چاہیے
بالکل صحیح بول رہا آپ نے دیکھیے دیکھیے ڈرائیونگ کرتے وقت ہمیشہ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ تیز گاڑی چ چلانے سے وقت بچ جائے گا لیکن اصل میں تیز رفتار ہی اکثر ایکسیڈنٹ کے کی وجہ مطلب بنتی ہے بہتر یہی ہے کہ کہ ہم تھوڑا سا تھوڑا دیر سے پہنچے پہنچائیں لیکن محفوظ طریقے سے پہنچے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے لگتا ہے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمالکل نہیں کرنا چاہے ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اگر کال کرنی ہو یا میسج دکھا دیکھنا ہو تو پہلے گاڑی کو محفوظ جگہ پر روکنا چاہیے جیسا کہ میں ابھی ابھی بہت خوش ہوئی آپ نے جوب بولا کہ میں نے آپ کو کال کیا کہ تو آپ نے یہ گاڑی سائڈ میں روکی مجھے بہت اچھا لگا کہ بالکل آپ بہت سوچ رہے ہیں کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ کیا کرنا
ا اگر میں گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرتا تو ا ایک چھوٹا سا میسج پڑھنا یا کال اٹینڈ کرنا بھی مطلب ڈرائیور یا میرے لیے کسی بھی ڈرائیور کا دھیان ہٹا سکتا ہے سرف کچھ سیکینڈس کی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کا مطلب یہ کار بن سکتا ہے جی بالکل
بالکل بالکل تو مجھے لگتا ہے بائک چلانے والوں کو ہمیشہ ہیلمٹ پہننا چاہیے اور کار چلانے والوں کو سیٹ بیلٹ ضرور لگانی چاہیے یہ چھوٹی سی احتیاط ایکسیڈنٹ کے وقت جان بچانے میں بہت مدد کرتی ہیں چاہے برسات ہو دھند ہو یا رات کا وقت ہو اور زیادہ احتیاط کیضرور یہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے موسم میں رفتار کم رکھنی چاہیے اور دوس اور دوسری گاڑیوں میں دوسری گاڑیوں سے مناسب فاصلہ رکھ چاہیے اور مجھے لگتا ہے نا یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز کے دوران ہر چیز کے وقت صبر رنا چاہیے مجھے لگتا ہے ڈرائیونگ کرتے وقت بھی صبر بہت ضروری ہے کئی لوگ غصے میں اوور ٹیک کرتے ہیں یا ہارن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے جھگڑے اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیشہ سکون اور صبر کے ساتھ گاڑی چلانی چاہیے
کئی ڈرائیور کئی ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیونگ کے دوران نا گصہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا کبھی کبھی لوگ چھوٹی سی بات پر ہار بجا بجانے لگتے ہیں یا دوسری گاڑی سے ریز لگانے لگتے ہیں اس طرح کے مطلبانا صرف خطرہ بڑھاتے ہیں ایک اچھا غب ہے ہمیشہ صبر اور تمیز کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا ہے
بالکل بالکل دیکھیے پھر ریسٹورینس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے ڈرائیور کو زیبرا کراسنگ کے پاس رفتار کم کرنی چاہیے اور پیدل چلنے والوں کو پہلے گزرنا گزرنا دینا چاہیے اسی طرح پیدل چلنے والوں کو بھی صرف محفوظ جگہ سے روڈ کراس کرنی چاہیے اور ہر ڈرائیور کو اپنی گاڑی کی ریگولر سروسنگ کروانی چاہی چاہیے بریک ٹ ٹائرس ہیڈ لائٹس جیسے انڈیکیٹرس جیسے ا مطلب صحیح حالات میں ہونی چاہیے ہے نا اگر گاڑی ٹھیک نہ ہو تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے
بالکل بالکل سی
ہمیں کبھی بھی تھکن یا نیند کی حالت میں ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے اگر ہمیں کبھی لگے کہ ہمیں نیند آ رہی ہے یا ہم تھکن محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں ریسٹ لینا چاہیے کوئی مجبوری نہیں ہے ڈرائیونگ کرنے کی کیونکہ اس سے زیادہ خطرہ بڑھ سکتا ہے
جی بالکل
اگر ڈرائیور جی تو ایکسیڈینٹ کا اس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور کچھ نہیں ضرورت ہو تو آرام ہی کر لے
بالکل بالکل دیکھ کیا کہ راہ ہے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر لانگ ڈرائیو پر نکلنے سے پہلے کہ اینڈ ڈرائیور کو اچھی نیند لینی چاہیے اگر ڈرائیور تھکا ہوا یا نیند آ رہی ہو تو اس کو اس کا دھیان کم ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا خطہ را بڑھ جاتا ہے ضرورت پڑے تو راستے میں رک کر بھی ارام کرنا چاہیے
بالکل بالکل
اور تو آج کل کیا بولتے ہیں کہ ای مطلب گورمنٹ نے مطلب نکالی ہے کیا آج کل ال ٹریکل ویکلس اور نئے سیفٹی فیچرس بھی آ رہے ہیں اینٹی لاک پیکنگ سسٹم اینٹیی لاک بیکنگ سسٹم ایر پیکس اور نر ویو رئر ویو کییمراز نیم ڈرائیونگ ڈرائیونگ کو اور محفوظ بناتے ہیں لیکن سب سے بڑی سیف ٹی ہمیشہ کی سوچ اور احتیاط ہوتی ہے
ویسے آپ نے بولا بھی نہیں کہ آپ کہاں جا رہے تھے آپ کو کہاں جانا ہے آپ جو ڈرائیونگ کر رہے ہوئے تھے تو آپ کو مطلب آپ کہاں نکلے ابھی
میں میں تو ابھی ایسے ہی کسی کو پک کرنے جا رہا ہوں ہ اپنے کزن کو پک کرنے جا رہا تھا میں
ٹھیک ٹھیک تو اچھی بات ہے ویسے آپ کو کتنا دور جانا ہے آپ کو کتنا دو یہ سفر دور ہے
میرا تو تھوڑا ہی ہے کوئی دس کلو میٹر کا آن جان
ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو مجھے لگتا ہے اب آپ آپ کو ویسے تو پتا ہی ہے ٹریفک رولس کا بھی مطلب پتا ہی ہوگا جیسے اگر میں مطلب میں بہت امپریس ہوئی اس چیز سے کہ آپ نے سائڈ میں گاڑی روکی آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے رکے
جی دیکھیے یہ ایک مطلب کیا ہے نا کہ ایک ڈرائیور کی ذمہ داری ہے مطلب نہ کہ صرف ایک مطلب شوق ہے اگر ہم ٹریفکس رول کی پڑھائی کریں اور سیٹ بیلٹ اور ہیلمیٹ کا استعمال کریں مطلب ان سب چیزوں کا مطلب تو صحیح طریقے سیکنڈ تو ہم ایکسیڈینٹ سے بچ سکتے ہیں اور موبائل سے دور رہیں اور ہمیشہ صبر کے ساتھ ڈرائیونگ کریں تو ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں
بالکل بالکل واقعی میں آپ کی سمجھ بہت ہی زیادہ اچھی ہے آب میں بہت متاثر ہوئی کہ آپ دیکھیے اگر میں کبھی خود ڈرائیو کروں گی تو میں اس چیز کا دھیان رکھوں گی کہ میں اگر مجھے کوئی کال میسج ویسیج آیا اگر مجھے فون دیکھنا ضروری لگا کہ مجھے یہ میسج دیکھنی چاہیے تو میں مجھے پہلے گاڑی
جی بالکل دیکھیے دیکھیے کیونکہ اگر آپ روڈ پر ہیں تو مطلب فاصلہ صرف آپ کا نہیں فیصلہ صرف آپ کا نہیں بلکہ دوسروں کی حفاظت سے بھی جڑا ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
ضروری نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہو ہماری غلطی ہو تو ہمارے ساتھ ہو ہماری غلطی کی وجہ سے کسی اور کا بھی نقصان ہو سکتا ہے جو روڈ کراس کرتا ہے جو سڑک پہ چلتا ہے یا کوئی دوسرا بائک والا
اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے دیکھیے اگر ہم کو مطلب دوسروں کا خیال رکھیں گے تو تبھی تبھی جو یہ ملک ہے ترقی کرے گا کہ آج کل کیا ہے کہ آج ہم دوسروں کا خیال ہی نہیں کرتے تبھی خود کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے
بالکل ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے دوسروں کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا اگر ہم دوسروں کی حفاظت کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی ہماری حفاظت کا خیال رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس بہت کم ہوں گے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے تو چلیے آپ جائیے اب اللہ حافظ آپ پوری ہو گئی اور شکریہ آپ نے میرے ساتھ بات کی تو بالکل چلیے اللہ حافظ
ل